نی وعلیکم اللام ہلو
ہاں
آ سب بتائیے
سپ ٹھیک ہے ہ
کیا کر رہے ہیں ہیلو
ہوں
کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں پانی پتر ہو رہا ہے گھر ہی ہے سر ہاں
ارے اب یہ تو پانچ م لگا تھا جی ج
یہاں بھی چل رہا ہاں
ہوں
ہاں
کھانا پینا ہو گیا
ہوں کھانا پینا کھائے ہیں آرام کر رہے ہیں کھالیے آپ
کھانا کھا لیے
پیا جبا کل ل آئے تھ جی
ہاں پیاج تو کل لائے تھے گئے تھے ایسے ہر بازار ارے ہمار گاؤں میں بڑا بڑا مہنگا ہے یہاں چھوٹا چھوٹا پیاج بیس روپے پچیس روپے ایک دم چھوٹے چھوٹے ملتا ہے ا وہ ڑا تھا بڑا بڑا سائز تھا پچیس روپے کلو کو ملا وہ یہ پیاز یہاں چالیس روپئے بیکے گا
ہم
گئے تھے تو لائے تھے تیس کلو لیے تھے
کیا ہوگ آتے تو
ارے ہواں گئے تو بڑی بارش ہو رہا تھا ہواں
ہوں
وہ ساتھے دلیپ چچا گئے تھے
ہوں
پیاز ویاج تو لے لیے لیکن کہنے لگے کہ
ہوں
مرغا ارگا مرغا ارغا مرغا کٹوائے بنوائے وہ ہم کہے بھائی ہم نہیں کھائیں گے
ہوں اور بہت کھاتے ہیں وہ
پانی گرنے لگا بس وہیں لکئے ہیں لوکائل تھے اس کے بعد پھر تو وہاں لکائے پھر اس کے بعد وہاں سے چلے نا آدھا رستہ آئے تو پھر پانی گرنے لگا پھر لکانا پڑا پھر وہاں سے گھر اتے اتے آٹھ بج گئے رات پھر گھر آئے آدھا گھنٹہ کے بعد پھر پانی گرنے لگا منے کل سے بارش سدھرل ہے
ہوں
چل گئے تھے بادام بنوانے اور مکئی بنوانے چاچا کو بنایا بنل ہوا بس پھر پانی گرنے لگا ہمرے مکیا بنے گھر ہی پانی گرنے لگا پانی پھلا تو پھر وہی سےتا لگوا کے مکئی گہم شام کے بازار وزار ان میں سے گھوم کے آئے تھے ارے سبیرے ہم ہاں سبیرے مل گئے ہیں لو چچا
ہوں
منے لگے کہ چلنا چلنا پھر سرار نے تو زمین بیچ رہے ہیں تجگا کھیے کے چکر میں
ہوں
ارے آٹھ کٹھا کے بات کر رہے ہیں ابھی
تو اگنا کا کہ کے لے لیں گے
اگلا جر ٹیکسی کا بات تھا تو دس ہزار روپیہ بڑھانے گئے تھے وہ
ہاں
بولا کہ دیں گے دس ہزار روپیہ
ہوں
بتائیے نا اس کا گارجین بھی ہے کہ لکھ پڑھ کے دے دیتے ہیں بول رہے ہیں کہ گارجنے کے حصہ میں ہے
ہوں
لکھوا دیں گے پاپا سے ایسے کرس پیسو لے رہا ہے بتائیے تو
ہوں
بارش آ گئی ہے جی ندی دن پورا بارش گر رہا ہے ان دلہ دن دینے
بارش ہورہا ہے
ادھر نہیں ہو رہا ہے جی
ہم لو گھر والدن پانی گرنے لگا ہے ادھر
بائی دو آدمی لگائے ہیں جی پانی کی لگے گا تو جائے گا
ہوں تو بات صحیح ہے ارے تو موسم دیکھ کے لگانا چاہیے تھا آدمی صبح سے موسم بنلے ہے
ہاں پورا دن بھر کا پیمنٹ نہیں لیتا ہے نا
نہ
اب تو ٹھیک ہے ارے آپ کو تو مل ہی جاتا ہے ونو جی ہین کو وسنو نہیں ملتا ہے
تو آارے تو ان لووں کو کانا پیینا پڑ رہا ہے جی ای تھڑی ملے گا اب آدھی مل کہا رہا ہے ہمارا پھر اس لٹر فٹر کے پوس کے رکھتے ہیں کام کرے گا
پنیا اھا چل گیا ادھرے سے ادھرے نکل گیا ابھی پانی کھل گیا
تب کہیں گھومنے جانا ہے یاجھ کہ گھر ہی رہنا ہے پانی بونی میں
لگائیے مرگوب بھائ گا تو آؤ جئیے گھر ہی آ کر
مرگو کو ایئر فون لگاے نا
میں کہ دیکے آئے گا تو
مرگوب سے بات نہیں ہوا آپ کو ہوں
لگا کے دیکھی آ گا تو
ارے بول رہے ہیں مربوب سے بات نہیں ہوا ہے
تب بہن وہن کا کیا استتھی ہے بڑھ گیا
ایک کہ وہ کیٹناشک ہلکا مارے رہیں گے
ہوں ارے ہمرو بھائییا کی ہیں کہاں بھی جامے رہا ہے ابھی پیچھے کیے تھے
ہاں ہمار تو چار دن میں ہو جائے روکنے
چار دن میں روک دیجیے گا
ہم
دس کٹھا بگن روپ رہے ہیں ہیں
ہاں
بدو چاچی کر دی ہے
ہاں کر دیے ہیں اب ہو گیا کاف دن ارے ہوگا ابھی والا تب کر کے دیک رہے ہیں
پارسل تو آپ کا ہو ہی گیا تھا جی ابھیے والا
ابھی تھوڑی یہ کیے تھے ہم یہ کیے تھے اگست میں
تو اب اتنا پہلے کہ ل کر رہا
بارے راچی سے منگوائے تھے
مہنگا ملا ہوگا
تب سات سو روپے کافی
بار
دس گرام کے ساتھ سوچ لی ستر ہزار روپئے کلو ہوا نا سات لاکھ سات لاکھ
ارے ہاں سات لاکھ کے کلو ہو گیا
بتائیے اب بچائے گا یہاں بیس روپے کلو
یہ س نا کسان پیچھے ہے بتائیے
ہوں سات سات لاکھ روپئے لیجیے اور سات روپے اور دس روپے بیچیے تو
یہ سب میں کوئی فائدہ نہیں ہے کن کمپنی ومپنی گھر چاہے اپنی جاب وب دیکھیے
ارے تو گھر میں کوئی نہیں ن ہے کہ باہری چل جائیے گا بھیا بھی نہیں ہیں تو گھر میں بڑ ہے بیماری ہے پڑل ہے ہرے ہے تو ہم چاہ کے بھی نہیں جا سکتے ہیں نا
بڑا دقت ہے تب تو س پ کیجیے کھیتی باڑی کیجے مینٹین کیجیےسے ہوں
ہو جائے گا کادگ بر بج نے سائڈ سے دیکھیں گے ہوں
منجر جی کے حال چال ٹھیک ہ طبیعت ٹھیک ہوا ہے منجر ہوس ان سے ہما باتوں نہیں ہوا ہے دو دن سے
ارے دکان ہے وہ بازار ہے تو آج انکم ہو بھی پا ان کو کہاں ہے
نہیں تو بات صحیح ہے ان کا تھوڑا موٹا بزنس ہے تو بجریا کا دن انکم ہو جاتا ہے
بڑی میں وہاں سے بزی رہتے ہیں فون کئی بار لگاتے ہیں
ارے تو ہمو فون لگا رہے ہیں کہاں فون اٹھا رہے ہیں جی
بتائیے نا اٹھانا نا چاہیے
اب بازار ہے نا
ہوں آج بازار میں یہاں دیکھیے گا تو کیسے پیاز مل رہا ہے
اچھا دیکھیں گ سر مہنگا ملتا کیا نہیں بولے ہیں سڑل پیاز لیے ہیں بیس روپے کلو گھر سے ہمیں ڈاٹیو رہیچے
ہوں ارے ہم بھی اسی ن دو تین کے جی لے تیس روپے کلو گھرے لان کے اس کو جب چر رہے ہیں چار دن بع تو بیچ میں سارا نکل نکل رہا ہے
پیسہ بھی لگائیے گھرے سے لا جتا بھی تھی
ہوں ایک دم کہیں پیا نہیں بر چگ رہا یہ نا ا سب کے گمان ہے یہ ن آٹھ دس جگ رہتا ہے بیس جگ تو کہ سستا وستا بیچتا ہے نہیں ہے اسکول ضوری ہے اسول ل ہی ن ہے
آت کے لیے ہے نا تب یہ پانی گر رہا ہے تو کہ یہ نیتر ہاٹ جا رہے ہیں
اور ارے جھکیا جھریا سب ہو رہا ہے کروا لیں گے ت ہم نا سام جی
اچھا جائے گھر کہیے گا دیکھیں گے ہم ہوں وہ تو مرگو بائک سے کہتے ہیں تو بائک سے جائیے گا
م پیسہ نہیں ہے تو اپن بائک ہے تو تل بھی بھرنا چ رہ گ جی کتنا کلو میٹر ہو جائے گا یہاں سے اڑھائی سو
ہوں اڑھائی سو کلو میٹر دو سو سٹھ کلو میٹر پڑیے جگہ دو سو ساٹ پسٹ نہیں لیکن یہ مرگوب جی کر رہے تھے نا
ہوں
بائک سے ہم نہیں جائیں گے جائیں گے تو فور ویلر سے جائیں گے کہ
پیسہ ویسا لگائیں گے تبھی کی خالی
پیسہ کوڑی پیسا کوڑی ہے ہے نہیں ہے تھورے ویلر کرا چاہیے
ہاں ایسے میں اپنا بائک ہے تو تیلے بھرنا جائےے گا
ہوں
ہوں
ہمے یہ دقت ہے کہ برسات کے موسم ہے اگر سر بائک سے جاتے ہیں تو
ہوں برسات میں جب ابھی جانا ہے تو جان لیجیے پے ب ٹھیک ہے
ہوں
کا
ایک دم تھوڑے بلاو ٹھیک ہے برسات کے سمے ہے نا
ہوں
ک ہے اچھا دیکھتے ہیں کہیں سے بن گڑ ہو گان
پیسہ کا ویوستھا ہوگا نا تو فور ویلر کر کے چلیے وہ بڑھیا رہے گا
ہوں دو چار دن دو دن تین دن گوریے س کے ایک دم ہاں
وں ناک پتی ایک دم ملے گا
وہاں تو دیا دنیا کے رہستا ہے جی
وہ بھی من کر رہے ہیں کہ پیسہ نہیں لگانا ہے توڑیے اور کھائیے
وہی سے نہیں دھراتا ہے پیسہ تھوڑی لانے میں جو بھاڑا لگے
وہ لاندی میں ج بھاڑا لگے
ا دکتا نہیں ہے
ہاں جی تو وہاں سے توڑ کے لا سکتے ہیں کا ٹرک اتنا ہی لابھ نہیں کرے گا
جائیے گا تو دو چار کے جی لے سکتے ہیں جھولا وولا ہے تو کہ
ہ تو لان کے سر پیسہ کا دقت تھا نہیں لان کے بیچ سکتے تھے
ہ کہ ت بیچیے گا ہ
پیسہ کی دقت ہے تو سامان بکتا ہے بار بازار میں ان شہر تہر میں
ارے تو تھوک لے گ تب ن ایک کئنٹل وہاں سے لان کے بج کتکا ہوگا
نہ یہ تو بات صحیح ہے
بڑے لگ جائے گا جدنا کہ ہوگا نہیں
فور ولرو میں آ سکتا تھا
اور بھیوا میں کاجو گ لانتے تو بھڑا بتا کواصول ہوتا ہے ہو کا
ہ وہ بھڑا ہوتا ہے ابھی کیسو بکتا ت چالیس سو روپے ہاں نشپتی بیت تس روپئے چلے
پچیس تیس چالیس
پچیس تیسٹل میں پچیس تو ہے تو کہ ہے وہ کہ میں نہیں جھوکا جاؤں گا دڑواد
او
یہ تو بارش پورا گرنے لگا کا گھر وال دن گر رہا ہے
نہ جی
ہوں
لگ تو نہیں رہا م اندرے گھر میں
آ کا بھی ہر بد میں گر رہا ہوگا ہلکا پھلکا گر رہا ہے زیادہ نہیں گر رہا ہے
کہاں ہے امویا
ارے ہم گھر ہی ہیں
ہوں ہاں
دیکھتے ہیں مرگو جی بھی فون کر کے اگر آتا ہے تو آتے ہیں منجر جی کے پستے ہیں منجر حسین کے
ہاں
تو چلیے نجل جی گھر فون کرتے
ہوں
مرگوب گڑ ہی نا ہے
ہوں تو کہاں جائے گا
پانی تو گر رہا ہے دیکھتے ہیں مربوب جی سے بات کر کے پھر فون کریں گے او کا
ہوں
نہ اگر پانی پھل گا تو چلے گا نیچا اترا دینے ہم نہیں کھلے گا
پانی کھلے کے بات نہیں ہے
تب میں نے وہیں آنا ہوگا نا
پانی کھلبے نہیں کر رہے اگر ر ر کے لگا د رہا تو
ہاں اچھا نہیں کھلے گا توپ پہلے بارن باگیا کا
ہاں یہ ہے ابھی کہ کیسے باگ جائے گا بنا یہ کہہ لے
ہاں ہاں تب تو لیبر وون کے لیبر وون کے تب تو گڑی پیسہ لیوے کرے گا
لے گان کہ
منے دن بھر کو مزدوری ای کرے گا دن بھر لے ہیا لے گا
دن بھر کرے کرتا ہے
ایک دن کے کتنا لیتا ہے مزدوری
کیا ستے
چار سو آ کھانا پینا کھیا کے دیتے ہیں کہسے ہی دیتے ہیں روکھا روکی
ایسے چار سو ڈھلائی میں جائے کوئی تو پانچ سو
تو میں نے گھر کھانا دیتے ہیں اس کو
ہوں نہ
سم دیتے گھر سےفف ارے ہمرو گوران انہوں نے کرنا ہے لیبر ون کرے گا تو پوچھے گا تو
کر دے گا کام کہ ہے
ہوں
کار کاہ
کر دے گا تب تو وہیا ہے نہیں کرے گا تو دوسر لیبر دیکھیں گے-
ہاں-
تو بازار جانا ہے آج ہ-
ہم دبے نا کریں گے سا سبزی لے آئے گا نہیں تو کچھ ہوگا-
بھنڈی ہنڈی گھر نہیں روپے تھے کا پک چکی- ارے آب تو پیکچی روپتے نا تھے جی-
ایک چیز لیکن ابھی کھیا نہیں ارے مگر نہیں ہے ہم ہاں ایک کاٹھا لیکن خالی گاس ہے انہیں ہے بڑھیاں
ارے ہم آدھا گھٹ پر روک لیے تھے لاسٹ کوڑا نہیں پڑا ہے تھان تر مٹی نہیں دیے مب پورا گھاس ہو کے بیٹھو نہیں کیا ہم تو پچی تو فولل چاچا میں سے توڑ کے لان کے
پ کوئی کھیل کر-
ہوں
کہاں تھا سار ٹھیک ہے نا دھر دھر دیجیے-
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے- ہاں پھر فون کریں گے ہاں بات کر کے ٹھیک-